ا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت ہے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ اور کیا حال ہے سب اللہ کا شکر ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں
ہاں شکر اللہ کا آپ سنائیے
سب ٹھیک ہے ان شاء انشاء ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور
دانش کی طبیعت خراب تھی کیا ہوا ٹھیک نہیں
ہاں ہاں کیا تھا میں نے صبح کوال بولا آج فرق ہے
اچ کھانا وانا ہوا
ہاں خرا خرا
کیا بنایا تو کھانے میں
کھانے میں وہی بنائے تھے جو میں نے بولا
گلنی
ہاں
اچھا کیسا بناات
ہاں کیا بہت اچھا
اچھا ہ سب نے کھانا کھا لیا
ہاں سب نے کھایا ان نے کہا نا میں باہر آئی ہوں باہر بیٹھی ہوں
اچھا کیوں باہر کیوں بیٹھ رہے ہیں
ایس
اچھا یہاں آپ کے نئے والے گھر کے آس پاس نیبرس بہت کم ہے نا
ہوں ہوں
یہ مجھے اییریا پتہ نہیں کہ سیف نہیں لگتا ہے
پھروں
پت نہیں کہ مط سب جب ہم آئے تھے مجھے جو سیف فیل ہوتا تھا آپ کو وہے گھر میں اس گھر نہیں ہوتا ہے سیف فیل
ہاں مطلب یہاں پہ جانتے نہیں ہیں نا کسی کو
جانتے والی بات تو الگ ہے یہاں جیسے ویسے گھر آس پاس نہیں ہے اتنے زیادہ اور مارکیٹس نہیں ہے لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے لگتا ہے لوگ ہی نہیں ہے یہاں پہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہے جیسے وہاں ہمارے
ہاں ہاں ہاں ہاں یہاں تو وہاں سے شانتی ہے
اور پتہ نہیں کہ مجھے اس طرح کے ایریاد میں ڈر لگتا ہے سیف سیف فیل نہیں ہوتا
اب مجھے میں ڈرآئی ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے ورنہ دماغ آدھا یہی رہے گا
کیوں
ٹینشن ہوتی ہے نا پھر یہاں یہی ہو گیا مطلب دن میں دادی اور بہن ہوگی اکیلے باقی سب تو نکلیں گے
ایک بھی بس یہی ہے تو وہ تو نیبرس ہے نا پاس میں آپ کے نہیں پاس میں
ہاں ہے
نیبرس کیسے اج ہیلو ہیلو ہیلو
ہاں
تو وہ نیبرس کیسے ہیں ٹھیک ہے وہ نیبرس
ہاں وہ اچھا ہے وہ وہ کے ہیں نا جہاں ہم رہتے تھے وہ بھی وہ رہتے تھے
اچھا اچھا پھر وہ ادھر شفٹ ہو گئے
ہے پہلے وہ ہوئے اب ہم ہوئے
پھر اب کون آئے گا
مطلب اب قون آئے گا
مطلب اب ادھر سے اور کوئی آنے والا ہے
نہیں یہاں تو ہے دو تین ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھ چھ گھر جو ہے اس گلی میں
اچھا اور چھ وہ لوگ الگ الگ جگہ کے ہیں سب وہیں کے ہیں پرانے جگہ کے
نہ نہ سب الگ الگ ہے بس جو دو ہے نا ایک تو جو بالکل اگر میں ہی ہے
ہوں ہوں
وہ وہ بھی وہی کے ہے اور اور جو سائڈ میں ہے جن کا گیٹ ہمارے آنگن میں ہے
ہاں ہاں
اور وہ بھی وہی کے ہیں
اچھا
نہیں مجھے پتاہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا یہاں پہ لوگ کم ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی مطلب وہاں مارکیٹ ہے یہاں ویسا نہیں ہے
بس بس وہاں تو بالکل دروازے پہ مارکیٹ ہے سب کچھ
لیکن میرے حساب سے تو اچھی جگہ وہی ہے
وہی ہے نا مجھے بھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے وہ جگہ زیادہ اچھی ہے
ماحول کے حساب سے اچھی نہیں ہے
ہوں
لیکن باقی سب مطلب اب وہاں بہت ٹائم ہوا تھا
نہیں کس سینس میں ماحول کس سینس میں کہہ رہی ہیں آپ ہوں
مطلب یہاں سے خاموشی ہے شانتی ہے وہ یہ وغیرہ
نہیں نہیں مطلب کس حساب سے وہاں ماحول صحیح نہیں ہے مطلب
وہ صحیح نہیں ویسے تو ماحول صحیح کا ہی نہیں ہے
ہوں نہیں نہیں وہاں اسپیشلی کیا ایسا آپ نے دیکھا ہے ج جس کو لگا آپ کو کہ ماحول صحیح نہیں ہے
کچھ نہیں ویسا کچھ نہیں دیکھا بس میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں مطلب یہاں سے خاموشی ہے کوئی کسی مطلب کسی کو کسی کا پتاہ نہیں رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے کہاں ہے
ہوں اور وہاں وہاں سب خبر ہوتی ہیں
ہاں ہاں
وہاں مارکیٹس ہیں آس پاس مجھے لگتا ہے یہاں تو آپ کو روٹی لینے کے لیے بھی کہیں دور جانا پڑتا ہوگا
میں جب سے آئی ہوں میں نے سڑک دیکھی نہیں ہے
ہوں گھر گھر دیکھا ہے صحی
وہاں تو دن میں ہزار بار نکلتے تھے
کہ
نہیںی
صحیح ہے نہیں مجھے بھی وہاں ا تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا
کہاں
یہیں نئے والے گھر میں
ہوں ہوں
حالانکہ ہم دو ہی گھنٹے کے لیے گئے تھے لیکن وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا آؤٹ سائڈ پڑتاات تھا میں
ہوں ہوں
ہ لیکن ایک ایک چیز ہو سکتا ہے آپ آپ کے جو ہے گھر والے یہاں مطلب یہیں پہ کہیں لے لیں آس پاس گھر وہ بھی یہیں پہ آ جائیں
تسا نہیں وہ کہ لیں گے وہ نہیں رہیں گے یہاں وہ نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے اپنا ہولہ وغیرہ
ہاں چلیے اب رہتے رہتے عادت بن جاتی ہے
مجھے اندر ڈونڈ رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں
تو باہر کہاں بیٹھی ہیں پات پہ
ہاں
تو اکیلے کوئی اور نہیں ہے
نہ اخیر
نہیں جائیے گھر میں
نہیں یہاں کچھ نہیں ہے گھر میں کیا کرنا ہے یہ پ تو نہ
ہوں
میں دروازے کے پاس ہوں
پھر بھی آپ کا گھر سیکور نہیں ہے
ج
نہیں پیچھے کھلا ہوا ہے نا باؤنڈری نہیں ہے نا
نہیں کہاں کھلا ہے بند تو ہے پھر اس سے سارا
پیچھے سے باؤنڈری ہے
بند کیا نا ہم نے سارا پیچھے سے
لیکن وہ جو آپ کے نیبرس کا گھر ہے اس طرف تو کھلا ہوا ہے نا
نہیں سب کچھ بند ہے
ہوں
سب کچھ بند ہے خالی جو سامنے رہتے ہیں بس وہ بیچ میں کھلا آیا ہوئے
اچھا اچھا
ہوں ہوں
ہوں
پیھے سےائی پی س سے تو بند ہے پیھے سے تو بند کیا
جی
ہ
ابھی دونوں دونوں مطلب گھر کے بیچ کا پارٹیشن نہیں ہوا ہے نا ابھی
ہاں ہاں نہیں ہوا ہے
کیا کریں تو اس دن یہ زمین وہ لوگ بیچیں گے جو بیچ میں ہیں
ہاں وہی کہتے ہیں کہ مطلب کہتے تھے
اچھا
اگر لینی ہے تو
ہوں
لے کہ رہتے ہیں اگر لینی ہے تو
لینی ہے تو
مطلب اگر آپ مطلب یہ خریدتے ہیں اگر ہمیں لینی ہوگی تو لیں گے
مطلب اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں گے تو وہ بھیج دیں گے نا
ہوں ہوں
ان سے قیمت پتہ کیجیے کتنی ہے اگر دیکھیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے ہم کو لے آنے دل دی جے ہم تو
ہاں کوو
ہوں
آپ کو کیا کرنا ہے اتنے میں
مجھے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا بنانا ہے اپنا وہاں پہ
کیسے بنے گا وہاں پہ وہ تو وہ ہے نا ریکٹ اینگل میں
تو کیا ہو گیا اس کا ڈور آپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے
اچھا
ہوں
ٹھیک ہے کتنا ہوگا مجھے لگتا ہے پندرہ لاکھ تک لگ بھگ
پندرہ لاکھ ہی اتنے دمی
ہاں
کیا بات کر رہی ہیں یار
اور اور نہیں تو کیا
تو آپ کے پاس بہت مہنگا ہے یار
ہاں
منسوٹ ار تن چان لا بپ یہ ہوگ تو
اگر تین چار کی ہوتی میں نے نہیں لی ہوتی
یہ بھی بات صحیح ہے لوجک تو ہے اس میں ب
وفت
تب رہنے دیا ہم خواب ہی نہیں دیکھیں گے
نہیں نہیں دیکھو دیکھو اور خواب دیکھو
نہیں نہیں مجھے خواب نہیں دیکھنا
ہ
نہیں مجھے لگا اگر ایسے ہوگی چار پانچ لاکھ روپے تک ہوگی تو ٹرائی کریں گے ہم
اور ایک چیز ہے یہاں یہاں مطلب کوئی بندہ مجھے مجھ نہیں دیکھا آس پاس پات دھوتے ہوئے بس ہم لوگ پاگل کی ہم لوگ پگ لو کی طرح روز
نہیں تو آپ لوگ آپ لوگ یہ عادت ہے نا وہاں دھلتے تھے اس لی
ہاں وہ تو آج ہے ہی اور آج ہم پ قالین وغیرہ بھیدا تھا اس کے بعد ہونا ہی تھا لیکن یہاں میں نے کسی کو نہیں دیکھا
ہوں کسی کو کیا ہم نے تو وہاں پہ ایک ہی گھر میں لوگ دیکھے جو آپ کے پاس میں ہے باقی گھروں پ تو ہم لوگوں نے لوگ لوگ ہی نہیں دیکھے کوئی ہے اس میں
لیکن اچھی بات ہے نا وہ بھی سب اپنے اپنے مطلب کسی کو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں
نہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی پرائیویسی ہے بٹ اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ سیف پتہ نہیں کیوں سیف فیل نہیں ہوتا
اب مجھے میں ڈر آئی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے چھوڑے یہ بعس
نہیں نہیں وہ بات نہیں کر رہے ہم ہمیںام بات کر رہے ہیں ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو ایسے کوئی نہیں ہے کیونکہ جہاں آپ لوگ آئے تھے اس پورے علاقے میں پورے محلے میں آج کے پچیس سال پہلے صرف ہم لوگ آئے تھے
کہاں
جہاں آپ لوگ یہاں پہ فلیٹ میں تھے نا
ہاں ہاں
اس فلیٹ سے لے کے شالد بھائی کا گھر جو ہے یہ اور اس کے آگے بھی مطلب جہاں تک مطلب بورری آبادی جو دیکھ رہی تھی آپ وہاں پہ ہمارے جہاں آئی تھی
اسا میں کرتی ہوں آپ کو واپس کو
اوکے